وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہے آپ ٹھیک ہو گھر میں سبھیک
ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ سب خیریت میں
بس شکر اللہ کا خیریت سے ہوں آپ بتائیے بھائی جانب کیسے ہیں
یہی بازان میں بھی سیح شکر اللہ کا اور گھر میں سب بڑھیا امی ابو
جی بالکل سب بڑھیا ہے آپ بتاؤں آپ کیسے ہیں
جی بھائی جان میں بھی بڑھیا
اور کچھ بتائیںے آپ کیا حال چال ہے آج کل
جی بھائی جان بڑھیا ہے ابھی تو آپ کے ادھر موسم کیسا ہو رہا ہے
موسم اچھا ہے دھوپ ہے آج اچھی گرمی نہیں ہے زیادہ اتنی تو ٹھیک ٹھاک موسم ہے یہاں پر
ج بائی جانا ہمارے ادھر تو بارش جیسا موسم ہو رہا ہے بدل ہو رہے لیکن بارش نہیں آ رہی بالکل بھی گرمی بھی ہو رہی ہے لیکن اتنی گرمی نہیں ہو رہی ہے لیکن بارش جیسا موسم ہو رہا ہے تو ٹنڈی ہوا چل رہی ہے
چلیے اچھی بات ہے
جی بھائی جان
ہاں آج کل آپ دیکھ سکتے ہو کہ روزگار کا مطلب ایک اہم رول ہو چکا ہے مطلب انسان کے لیے روزگار کمانا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے
جی بھائی جان بالکل
تو روزگار ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے رو روزگار کا مطلب ہے کہ کسی حلال طریقے سے محنت کر کے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنا
جی بالکل بھائی جان
ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھی نوکری یا کاروبار ہو تاکہ وہ عزت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی گزارے تو آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ روزگار مطلب سے کیا ہوتا ہے کہ کرنا شروع ہوتا ہے
جی بھائی جان روزگار ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ کسی بھی ویکتی کو کچھ بھی کرا سکتی ہے آپ نے آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان کئی لوگ پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کو روزگار نہیں مل پا رہا
بھائی جان آپ آپ ذرا فون تھوڑا بہت سامنے رکھو گی آواز تھوڑا کم آ رہی ہے
جی بھائی جان تو بھائی جان آپ کو بتاؤ ہوگا آج کی دنیا میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کو وہ روزگار کے لیے بھی ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں کیونکہ آج کل روزگار نوکریاں بالکل نیری اور روزگار پر ویکتی ڈفرینٹ ہے اور یہ روزگار ایک ایسی چیز ہے بھائی جان جو کسی بھی ویکتی کو اپنی ذمہ داری کے بوجھ پہ کچھ بھی کرا سکتی ہے ایک ایک لڑکے کی ہنسی کھیلتے ہوئے زندگی کو برباد کر سکتی ہے بھائی جان ذمہ داریاں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ اگر ویکتی کمائے گا نہیں تو اس کو یہ یہ ٹینشن رہے گی کہ میرے گھر کا خرچہ میرا خرچہ میرے گھر والوں کا خرچہ میری پڑھائی میری بہن کی شادی ان سب چیزوں کا اس کے اوپر ٹینشن رہتا ہے تو بھائی جان روزگار ایک ایسی چیز ہے جو ہر ویکتی کو ملنا چاہیے لیکن آج کی دنیا میں روزگار کی اتنی کمی ہو چکی ہے کہ بھائی جان کوئی ویکتی پتا نہیں کیا کر رہا ہے کوئی مزدوری کر رہا ہے لیکن پڑھے لکھے ویکتی کیا کرتے ہیں زیادہ تر مزدوری کے لیے اپنا قدم نہیں اٹھاتا وہ سوچتے ہیں کہ مجھے پرائیویٹ جاب ملے اور پرائیویٹ جاب میں زیادہ فائدہ نہیں ہوتا بھائی جان ان کے گھر کا خرچہ نہیں چلتا
جی بالکل بھائی جان آپ نے اچھی طرح سے سمجھایا مجھے آج کے دور میں روزگار صرف پیسہ کمانا کا ذریعہ نہیں بلکہ خود مختاری ذمہ داری اور ترقی کا رابطہ بھی ہے
جی بھائی جان بالکل
جب کسی کے پاس روزگار ہوتا ہے تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے اس کی سوچ بہتر ہوتی یک اور وہ اپنے والدین اور خاندان کی مدد کر سکتا ہے لیکن افسو اس کے ساتھ ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے بہت سے تعلیم یافتہ نوجوان ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی نوکری نہیں پا رہے اس کی کئی وجہ ہیں جیسے آبادی میں اضافہ ہنر کی کمی تجربے کی کمی اور نوکریوں کی کم تعداد تو بائی چان آپ یہ بت ہے کہ مطلب جیسے آپ کو پت ہی ہے کہ مطلب یہ جو ہے یہ جو آج کل م مطلب بے روزگاری زیادہ بڑھ رہی ہے مطلب اس کا اس کا پھل کیا ہے مطلب کیسے دور کر سکتے ہیں
جی بھائی جان یہ بے روزگاری ایک انسان کے مادھیم سے بڑھ رہی ہے کیکہ کی بڑھتی آبادی میں زیادہ تر لوگ بے روزگاری رہتے ہیں وہ پڑھائی لکھائی کرتے ہیں ڈگریاں پراپت کر لیکن ان سے ان کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جو ڈگریاں انہ نے پراپت کی ہے وہ ڈگگریاںد اتر دنیا میں اور جو گورنمنٹ جو جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان میں پیپر لیک ہو جاتے ہیں تو بھجان سب سے بڑا مدا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سرکوں کی کمی کیونکہ ہر ویکتی کو سنگٹت رہنا چاہیے ہر ویکتی کو روزگار اپلبد ہونا چاہیے لیکن کئی ویکتی کیا کرتے بائی جان اپنے ونر کو بھی دکھاتے وہ اپنی سوچھ بوجھ کے کام سے اپنی ہاں جی بھائی جان بولیے
بھائی جان دیکھیے آپ جس طرح سے آج کے نوجوان کئی نوجوان مطلب سارے نہیں مطلب جن جو جو محنت کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ کیا کام کر رہے ہیں لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں جب وہ محنت کرتے ہو کوئی ایگزام دیتے نوکری کے لیے جب مطلب آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ آج کل مطلب کتنا کچھ مطلب فراڈ ہوتا ہے مطلب پیپر لیک سوتے ای ٹی سی مطلب کہ رشوت لیتے ہیں لوگ تو کیا فرق پڑتا ان بیچاروں پر جس جس طرح آپ سوچیے کہ مطلب میں کسی اگزام کی مطلب کی طرح مطلب اپنا توجہ دے رہا ہوں ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہوں محنت کر رہا ہوں تو جب میں سنتا ہوں کہ پیپر لیک ہو گا ہے تو مجھ پر کیا بیتی ہوگی آپ سمجھائے کہ مطلب وہ نوجوان اپنے آپ کو ریکور کی سکتے کرے واپس کیسے لائے ٹریک پر
یہی بھائی جان ابھی مان لیجیے آپ نے کوئی ایگزام دی آپ نے کڑی محنت کری اس میں پیسے پیسے بھی برباد کیا آپ نے چار پانچ سال محنت کی اور آپ جب ایگزام دو گے آپ کو پتا آپ کو فل کانفیڈینس ہے کہ میں اس بار جاب لگوں گا میری جاب پکی ہے اور بائی چانس مان لیجیے بائی چانس وہ پیپر لیک ہو جاتا ہے یا پیپر رد ہو جاتا ہے کسی کارن بس تو اس میں اس میں آپ کو اتنا بیچےین اتنی ٹینشن رہے گی کہ ویکتی کو ریکور کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ جس سپنے کے لیے وہ زندگی بھر تک اس چیز میں لگا رہا اس نے کڑی محنت کی اس نے دن رات ایک کیا اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ پیپر رد ہو چکا ہے یا پھر لیک ہو چکا ہے بھائی جان اس کو ریکور کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے کئی اسٹوڈینٹ تو ایسے ہو ت جو کہ اس اس پیپر لیک یا رد کے مادھیم سے اتنے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ خش کشی کرنے کی بھی سوچ لیتے ہیں کئی ویکتیوں نے اپنے جو روم میں رہتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے پیپر لیک ہو چکا ہے تو وہ کئی و اپنے آپ کو پھانسی بھی پھسی لگا لیتے خش کشی کر لیتے جس سے کہ بھائی جان ایسا ن کو نہیں کرنا چاہیے کیونک پڑھائی ایک ایسی چیز ہے جو کہ پھائی
بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے اور کئی لوگ ذہنی دباؤ بے چینی اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ افاد غلط راستوں پر بھی چل چل پڑتے ہیں تو مطلب آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ مطلب آج کے دور میں روزگار ایک مشکل مل مشکلت کا ذریعہ ہے کئی لوگ مطلب اپنا روزگار ڈھونڈنے کے چکر میں اپنے اپنے ذہنی دباؤ کھو بیٹھتے ہیں وہ غلط کام کرنے لگتے ہیں آپ کو پت ہی ہوگا کہ آج کل کئی سارے مطلب بچے جو ہے وہ مطلب مطلب جب وہ ٹویلتھ پاس کرتے تو سوچ رہے ہوتے کہ ہم کچھ کریں جب وہ کچھ نہیں کر پاتے تو وہ مطلب اپنی مطلب بچے ہوتے ہیں ذہنی دباؤ رکھتے ہیں تو مطلب وہ غلط کام کرتے ہیں تو مطلب سرکار کو اس ان کے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا کہ مطلب ایسے مطلب چیزیں ڈرگز ہوتے ہیں آج کل یہ مطلب ایسی ویسی چیزیں ان سے دور رکھنا چاہیے
بھجن سرکار اس چیز میں کچھ نہیں سوچتی وہ اسٹوڈینٹ جو پڑھتا ہے اس کے پیپر کو لیک کرا دیتی ہے تو سب سے بڑی جو کہ اس اس میں سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جو سرکاری
اچھا بائی جان چلو یہ یہ سب باتیں چھوڑو مطلب ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے مطلب دیک آپ مجھے یہ بتا سکتے کہ جس طرح مطلب شہروں میں فیکٹریاں ہو کمپنیز ہوتی ہے اگر اسی طرح گاؤں میں بھی ہوں گی فیکٹریز کمپنیز تو مطلب بہت ساروں کو روزگار ملے گا
جی بھائی جناب آپ نے یہ بات کہی نا کہ شہروں میں کمپنیاں فیکٹریاں ہوتی ہے تو بھائی جان آپ ادھر کے پردوشن کا بھی اندازہ لگا سکتے ہو شکر مانو کی گاؤں کے کے اندر کوئی فیکٹری کمپنی نہیں ہے نہیں تو ایک سندر سے گاؤں بھی ایک طریقے سے اسسندر میں ویوستھت ہو سکتا ہے کیکہ فیک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پر وہ لگ جاتی ہے نا تو اس چھیتر کو مطلب کہ ایک دم سے نشٹ کر کے رکھ دیتی ہے
جی بالکل بھائی جان آپ نے صحیح بات بتائی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا مان لو بھائی چاند مطلب کمپنیز نہیں مطلب کمپنی یا فیکٹریوں سے تو مطلب پولوشن ہو جاتا ہے گاؤں میں پوشن ہوگا آپ نے صحی بات کہ لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر گاؤں میں ہم ڈائریز آپ کو پتہ ہے ڈائریز جس میں گائے وائے مطلب دودھ وودھ بیچ سکتے ہیں ای وغیرہ وغیرہ تو وہ ہم آرام سے مطلب گاؤں میں لا سکتے ہیں جن سے وہ ہم گوبر اپنی زمین میں زمین میں ڈال سکتے ہیں جس سے زمین بھی اچھی نمی دار ہوگی اور دودھ دودھ بھی مطلب بیجیں گے مطلب وہاں پر دو چار لوگوں کو رکھیں گے ان سے ان کا روزگار بڑھے گا
جی بالکل بھائی جان بالکل
اور بتائیے آپ
جی بھائی جان میں تو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ بے روزگاری اورر ایک روزگار ایک ایسی چیز ہے جو بندے کا گھر بھی چلاتی ہے اور بندے کا گھر بھی بگاڑ دے آپ کو آپ کو پتہ ہوگا کوئی ویکتی پڑھائی کر رہا ہے اس کی جاب نہیں لگ رہی تو کوئی طریقے سے گھر کے ڈپریشن کے چکر میں کیا کرتا ہے بے روزگاری میں جونج رہا ہے تو وہ کام دھندے کے لیے لگ جاتا ہے
چلو بھائی جان آپ سے بات کر کے اچھا لگا انشاء اللہ دوبارہ سے بات باتیں اور ہوگی اپنا دھیان رکھے خدا حافظ السلام علیکم